ہلو
ٹھیک ہے
ہاں جی آپ کو صبر نہیں ہے
میں نے کال کی اس کو بہت ٹائم سے چل رہی تھی آپ نے پک نہیں کی
کیوں کٹ کی خود کٹ گئے نہیں کی کاٹے کاٹے گئے اچھا پھر ٹھیک ہے چائے پی چائے پی
نہیں میں نے نہیں پی
کیوں نہیں پی
موڑی نہیں تھا
ا شادی کی بات کیا کرو گی تم پھر
اب مجھے سکون کا ہوگا
تب میں چائے مت دوں گا تمہیں
تو
کچور ہاک کانگ گےمت چائے پینا ہے چائے سے بیمار ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے سٹمک میں شیت ککر
ہاں
کھاؤ گی دو ایگس واہ دودھ کا ایک گلاس
ہاں
تھوڑے سے فروٹس
ٹھیک ہے
تھوڑ س ڈرائی فروٹس اچھا میرے کا پلیٹ پٹ جائے گا اتنی صحی اور اور وہ سوکڑیے چنے صبح
ایکچولیے پتہ ہے کیا پرابلم ہے یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں
ہوں
ہاں میں بہت پریشان رہتی
ہ
می ریزن نہیں مجھے ایک بھی کال ایکسیپٹ نہیں ہوئی ابھی
ایکسیپٹ نہیں چڑھ رہا ہے چڑھتا ہے اس پہ لیکن جب تم پانچ کالس ہو جائیں گے نا
مجھے دس ہو گئے ہیں میں نے سبمٹ بھی کیا ہے
ابھی وہ پیمنٹ والا نہیں آیا
مجھے نہیں آ رہا ہو بھی آپشن
اچھا
آئے گا خدیش کر کے رکھو گی کال پے آئے گا
اچھی بات ہے پیسے آنا چاہیے کیونکہ پیسوں کی بہت کمی ہے اور کیا اس بار اگر لگ گئی نا میری تو پھر پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہے
اس کو نہیں آئے گا اتنا کیونکہ اس کو مت وہاں سے کال آتی میں یہی سے ہی جتنا کاٹتی
یہیں پھر بھی آئے گا نا آدھا
ہاں وہ یہ یہی آٹھ سو نو سو
ہوں
چلو پھر بھی تمہں پتا ہے
جی
ہم نے کل نہیں پکائی تھی سبزی کچھ کوئی بھی سبزی نلا کچھ بھی نہیں یہ لوگ گئے تھے پھر یہ لوگ گئے تھے پہلے صبح جب کھانا کھانا کھانا ایک بجے کا اس ٹائم ہم نے مطلب رات کے آلو بچے تھے وہ خراب ہو گئے تھے پھر جب کھانا کھا وہاں دیکھا تو وہ کھا رہا تھے پھر پھینگتی پھر کیا کرتی اس ٹائم کھانے کا پھر ایگس لاے ہ ادیب سے ایگس
انہوں نے صف لاے اس کے لیے بو ا کے لیے ہے ایگس اور لائے ا اور بیدر کو دئے دو ایگس اور یہ کیا بولتے ہیں پاپا کے لیے میں نے بولا مجھے دودھ لاؤ اگر دیکھو اسس پہ کیا کیا پھر میں نے کھانا ہی نہیں کھایا میں نے نہیں کھایا پھر کھانا کس کے ساتھ کھاتی سوکھا تھوڑی کھاتی کھانا اوپر سے میں اتنا تھک گئی تھی کل پانی بھرنا تھا نا مجھے اتنی بھوک لگی تھی اتنی زیادہ بھوک لگی تھی میں صبح کی چائے بھی پیتی
تو پھر میں نے کچھ نہیں بولا پھر چاے میں بٹھ انہوں نے بولا ہم جائیں گے مجھے جانا تھا ہمارے کس کے گھر اسے مجھے کال اس نے مجھے بولا ہاں ہم آئے گھر اب تم آ سکتے ہو اس کے دادو ہوئے تھے
اب دیدی کو اور مجھے جانا تھا وہاں پہ میں نے اس کو بولا دیدی کو صبح کال پہ اس نے بولا مجھے مہمان آئیں گے تو ایک بجے کے بعد جائیں ٹھیک ہے پھر جب اس نے کال کی نہ میں تو پانی بھر رہی تھی میں نے اسکو بولا نہیں ابھی نہیں جاتے کل جائیں گے میں تھک گئی تھی بہت زیادہ اور مجھے پیسے بھی نہیں تھے پھر بھی ایسے ہی تھوڑی جاؤں گی خالی ہاتھ پھر بھی تو کچھ لے جانا پڑے گا نا ہاں
تو میں نے سوچا کل جاؤں گی کل دیکھتے ہیں اب میں بیٹھی تھی تو وہاں سے بات کیوں نہیں کرتے ہو ہاں ہاں بولو بولو پھر بھی بیچ بیچ میں بات کرو جی جی نہیں ہوتا ہاں جی بولیے جی
تو ہم نے پھر یہ کام کیا ہم اب یہ لوگ بیٹھے تھے دیدی نے کال کی اس نے بولا میں نے ڈالی کو کال کی وہ اس نے مجھے میں باہر بیٹھی تھی میں کر رہی تھی اپنی فرینڈ کے ساتھ بات
وہ ہے نا فوزیہ اس کی کزن ہے
تو اسی کے ساتھ میں باہر یہاں پہ تھوڑا سا وہاں تک بات کرتی تھی انہوں نے اتنا چلایا میں وہاں سے آئی نا اور یہ کہاں گھوم رہی تھی میں نے بولا میں گھوم نہیں رہی تھی میں باہر تھی فون تو یہی پہ تھا نا اگر میں گھومنے جاتی تو فون ساتھ لے جاتی میں نے فون یہیں پہ رکھا تھا چارج پہ تو میں باہر تھی خود میں نے بولا میں بات کر ہاں ہاں ہمییں سب پتہ ہے تو کیا بات کر رہی تو کہاں گئی تھی میں نے بولا وٹ ایور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو سوچنا ہے سونچو آب میں بیٹھی تھی تو بول رہے یہ دیدی نے کال کی بول رہے ہمیں جانا ہے وہاں ماموں کے یہاں ان کا جو ماموں ہے نا ڈالی کا ماموں وہی
اب بولا ڈالی کو کے تم اؤ اب میں تھی نا اکیلے گھر پ یہاں مت اؤ کوئی سبزی بول رہی سبزی جب سبزی لائیں گے تو وہ بنانا اچھا میں نے نہ ہاں بولا نہ نہیں بولا تو میں نے چائے بھی بنائی پھر میں نے مشین پہ چائے بنائی
ہاں جی پاپ ہے اس کو میں نے بولا یہ کیا بول رہے ہو سبزی کیوں نہیں لائی اس ٹائم باہر بول رہے ہاں میں لاؤں کاں سے زہر کھاؤ آپ لوگ میں تھوڑی نو ہ میں نے بولا آپ کس کو یہ منت رکھ رہے ہو یہاں پہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا میںنت رکھ کس کو رہے وہ پتلائے شام کو انڈے پھر انڈے انڈوں کو کیا رس اور اسی اسی کے ساتھ کھانا تھا میں نے پھر شام بھی کھانا نہیں کھایا
سے پین ہوتی ہے اسٹامک میں کیوں نہیں کیا اڈ سےے نہیں کاسو ت ت
وہ رس ہوتا ہے نا ان کا مجھے اس کو سمیل آتی ہے مجھے اس سے بہت زیادہ پین ہوتی ہے اسٹامک میں ان کو وہ گندی اسمیل آتی ہوں
میرے لیے نخرے کرتی ہوں
ہاں میں نخرے کرتی ہ بہت اللہ ایسے نخرے سب کوئی بخشے
اتنے نخرے ہو تمہیں میں یہ کھلاؤں گا فش میں کھاتی ہوں فش کیا میں کھاتی ہوں تم کھاتی ہی نہیں
میں کھاتی ہوں ویسے مگر پسند نہیں ہے مجھے ہاں اگر ہوگی تو میں کھاؤں گی ایز کمپیئر ٹو پکا کے مجھے زیادہ پسند وہ فرائی کر فش فرائی کر کے جو فش ہوتی ہے نا
فرائی کر کے جو ہےتی ہے نا پھر اس پ تھوڑی سی مرچی ڈالنا تھڑا اسپرنگل کرنا مرچی کو اور تھوڑا سا نمک اسپرنگل کرنا
ایسے مجھے مزہ آتا ہے وہ جو فرائی کرتے ہیں نا سبزیوں کے ساتھ مطلب پک کاتے ہیں
اور مجھے فش اس لیے نہیں پسند کیونکہ اس کے جو کانٹے ہوتے نا مجھے وہ دو بہر گئے تھے گلے میں آٹا گئے تھے اس کی وجہ سے مجھہے فش نہیں پ میں دیا کروں گا نا وہ نکال کے اس کا میں کھاؤ گی ہوں
اگر تم نکال کے دو گے تو میں کھاؤ گی
ہاں تھراؤٹ لائی کریں گے اس میں ایک ہی کانٹا ہوتا ہے بیچ میں جی وہ صرف چلتے ہوئے صاف پانی میں
وہ دکھتی بہت بت جیسی
سانپ جیسی دکھتی ہے نا میری جان میرچر ب
آپ کو پتا ہے تو پھر بٹھے تھے نا شام کو تو اس نے بہت کچھ بولا اب اس نے کال کیا ان کو یہ کرتا ان کو بھیج دی تو اس کو فون سوچ ہو گیا پھر وہاں سے آ کے بول گئے کل مت بولا انوں نے کچھ مجھے اس نے پاپا نے ایسا ایسا
انسر اس کو گولی آئی ہے کش یہ گٹیا لڑکی بھی ہے صرف گھومتی رہتی ہے شرم حیا نہیں آتی اور آپ لوگ کرتے کرتے دیکھو آپ لوگ اس کو ساتھ دے تو اس اتنا کچھ اس ٹائم سے ہی مجھے فون کر رہا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے میری اتنی باتیں کی تھی اتنا مجھے کچھ سنا ہے پھر میں جا پ ایک اتنا کچھ آپ کو پتا مما نے مجھے کال کی تھی اس کو کتنی ٹینشن تھی میری وہ بول رہی تھی تم نے میرا کال پیک نہیں کیا کل سے مجھے لگا تمہیں من یہ فون وون لیا ہے تمہیں من ڈانٹا وانٹا اپ چھوڑو اپ ٹھیک ہو اس نے مطلب اس کو ہسبینڈ اندر تھا مجھے باہر چپ چپ کے بات کر رہی تھی بچاری پھر میں سوچ رہی تھی اپنی ماں کیسی ہوتی ہے س میں ماں ہونی چاہیے ہے نا اور اننہوں نے سجاتا کو بھی بولا تھا پھر وہ مجھے بول آئی آئی گھوم کے میں نے بولا ہاں ابو بکر کو کیا لایا چلو تھوڑی نالوں اس کو اس نے اس وقت واکر میں بیٹھی تھی نا اس نے م سا لڑائی کیا وہ پ کر نے اس نے میرا فون اٹھایا اس نے وال مارا میں نے لیکن بہت مارا پھر اس کو میں نے بولا مجھے کہ تمہار باپ لائے گا
اچھا ہو گئی دس منٹ میں کروں یہاں سے ٹرائی
تم کرو ٹرے اگر نہیں ہوئی تو میسیج کرا نا میں واپس کی کال کرو